ہیلو
ہلو
السلام علیکم بہن
وعلیکم السلام بہن کیسی ہے آپ
میں تو ٹھیک ہوں ارے میں بتا رہی تھی کہ کل رات میں نے پھر سے اپنا وہ فیورٹ والا ڈرامہ نہیں ہے کیا پھر سے وہ پاکستانی ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا سچ بتاؤ چاہے میں اسے کتنی بھی بار دیکھ لوں ہر بار وہی ایڈکشن ایکسائٹمنٹ محسوس ہوتا ہے کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں نا جن سے انسان ایموشنلی جڑ جاتا ہے
بالکل صحیح کہا بہن آپ نے پاکستانی ڈراموں کی یہی بات مجھے بہت پسند ہے ان کی اسٹوری بہت سمپل لیکن دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے ویسے تمہارا فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے ذرا مجھے بتانا بہن
ما سب پسندیدہ ڈرامہ تو وہ ہے وہ سنو چندا اور اس میں کامیڈی فیملی کا پیار اور ہلکی پھلکی نوک جھونک سب کچھ کتنا پیارا ہوتا ہے نا ہر ایپیسوڈ دیکھ کر چہرہ اپنے آپ مسکرانے لگتا خاص کر وہ جو کیریکٹرس ہے نا ان کی لڑکیاں بہت مز دار لگتی ہے مجھے
ارے ہاں سونو چاند تو ما میرا بھی فیوروریٹ ہے مجھے تو دیکھنا بہت پسند ہے اس کی فیملی ایک الگ ہی وائفس آتی ہے ان چیزوں کی بہت اچھا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے ایس جیسے ہم خود اس گھر کا حصہ ہو چکے ہیں اور عید والے ایپیسوڈ میں تو بہت ہی خوبصورت دل کو چھو لینے والا ایپیسوڈ تھا کاش ہم بھی ایسا ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم اور مجھے اس میں سب سے زیادہ یہ بات پسند آئی کہ اس میں سب اس میں جو زیادہ نگیٹیوٹی نہیں ہے بس فیملی کا پیار مذاق اور رشتوں کی خوبصورتی دکھائی گئی ہے نا اس لیے وہ ڈرامہ مجھے بہت اچا اچھا لگتا ہے اور میرے دل کو بہت قریب لگنے لگتا ہے
سچ کہا آپ نے ویسے میرا فیورٹ ڈرامہ ہم سفر ہے اس میں اموشنس اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے ایسے آنسوئی بہیں گے ابھی کدر اور عشرت کی کہانی بہت دل کو چھو لینے والی ہے مجھے بہت پسند ہے بنو
او ہاں میرے ہم سفر تو بہت لوگوں کا فیوروریٹ ہے اس کی سنیمیٹو گرافی ڈائلگس اور بیک گراؤنڈ میوزک سب اتنا خوبصورت ہے نا کہ ہر سین یاد رہتا ہے اور اس میں جو ایموشن ہے نا اور ایموشنل سینس جو تھے وہ سچ میں دل تک پہنچ گئے تھے
بالکل صحیح کا اور پاکستانی ڈراموں کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کے کپڑے فیشن بہت ایلیگینٹ دکھتے ہیں لڑکیوں کے سمپل سوٹ دوپٹے اور جھمکے دیکھ کر خود ہی ویسا ہی محسوس کرنے لگتے ہیں ہم خود کو
ہاں ہاں صحی کہا تم نے کئی بار تو میں ڈراما سے صرف آؤٹ فٹ دیکھنے کے لیے بھی دیکھتی ہوں خاص کر شادی والے اپپیسوڈ میں جو ڈریس اور جیلری دکھاتے ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے ڈائیلاگس کتنے پیارے ہوتے بہن کچھ لائن تو دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے کہ لوگ انہیں اسٹیٹس بھی تک لگا دیتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو اور بیک گراؤنڈ میوزک بھی تو بہت معنے رکھتا ہے نا اور کوئی اموشنل سین ہو اور اس کے ساتھ اس کا اچھا ہوسٹی بجرا ہو کتنا اچھا لگتا ہے نا تو انسان اور زیادہ ہو اس سین سے جڑ جاتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے تو کئی پاکستانی ڈراموں کے او ایس ٹی اتنے پسند ہیں کہ انہیں لگ لگتا ہے کہ ان کو ہی سنتے رہوں میں کبھی کبھی تو رات میں ایئر فون لگا کے میں وہی سنتی ہوں سکون بڑا لگتا ہے مجھے
ہاں صحی کہہ رہی ہو تم اور پاکستانی ڈراموں کی سب سے اچھی بات تو یہ لگتی ہے کہ ان میں فیملی ویلوز بہت اچھے سے بتائی گئی ہے دکھائی گئی ہے رشتوں کی اہمیت بڑوں کی عزت گھر کا پیار کیسے کر گھر والوں سے پیار کیسے کرتے سب بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نا
بہت بالکل صحیح کہا آپ نے بہت ہی صحیح اس لیے مجھے لگتا ہے انڈین ڈیلی سوب سے زیادہ اچھی ہوئی ہے ان کی کہانی چھوٹی میننگ فل ہوتی ہے بہن ایپیسوڈ بھی کچھ خاص ہی ہوتے ہے
ہاں اور ایکٹرس بھی کتنے نیچرل ایکٹنگ کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ ایکٹنگ کر رہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سچ میں وہی زندگی جی رہے ہیں وہ لوگ
سچ کہا آپ نے اور کئی بار تو اسکرینس اتنے فنی ہوتے ہیں انسان اکیلے بیٹھ کے بھی ہنسنے لگتا ہے میری امی تو کئی بار مجھے پوچھتی ہے اتنا ہنس کیوں رہی ہو پاگل ہو گئی ہو ایسے ہی لگتا ہے انہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اتنا پیارا ہے وہاں وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے
ہاں سچ کہہ رہی ہو تم میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ خاص کر جب کسی ڈرامہ میں کزنس کی فنی نوک جھونک ہوتی ہے نا ج وہ میں دیکھتے رہتی ہوں تو بہت مزہ آتا ہے
ویسے تمہیں سیڈ اینڈنگ والے ڈرامے پسند ہیں یا ہیپی اینڈنگ والے مجھے تو ہیپی اینڈنگ والے کافی پسند آتے ہیں
ہاں مجھے بھی ہیپی اینڈنگ والے ہی زیادہ پسند ہے اتنا اموشنلی انویسٹ ہونے کے بعد اگر اینڈنگ د دکھد ہو جائے نا تو کئی دن تک کے من خراب رہتا ہے میرا
سچ کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے جب بھی میں کوئی اموشنل ڈرامہ دیکھتی ہوں نا تو میرے دماغ سے ایک الگ سی گھنٹی بجنے لگتی ہے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے میں تو ٹالتی ہی ہوں
ہاں سچ کہہ رہی ہو تم جب کوئی ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے نا تو عجیب سی خالی فیلنگ آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے روز ملنے والے لوگ اچانک دور ہو جائیں گے
بالکل صحیح کہا آپ نے پھر انسان نیا ڈرامہ ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن دل پرانے والے میں اٹکا رہتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ویسے تمہیں رومانٹک ڈرامہ زیادہ پسند ہے یا پھر فیملی بیسڈ
مجھے تو فیملی بس زیادہ پسند ہے بہن اس میں ایموشنز بھی ہوتے ہیں کامیڈی بھی ہوتی ہے رشتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے ہلکی سی نوک جھونک بھی ہوتی ہے لیکن تھوڑا رومانس بھی تو پسند آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے
ہاں ہاں ہاں صحیح کہا تھا سننے اور مجھے تو وہ سینس بہت اچھے لگتے ہیں جہاں پورے پریوار ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے یا شادی کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے وہ ماحول بہت اپنا سا لگتا ہے نا
ہاں اور عید والے سینس تو مجھے اتنے خوبصورت لگتے ہیں سب نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں بچے عیدی مانگتے ہیں اور گھر میں خوشیاں خوشیوں کا خوشیوں بھرا ماحول ہی ہوتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو اس لیے شاید پاکستانی ڈرامے اتنے لوگوں کو پسند آتے ہیں کیونکہ ان میں سمپلسٹی اور ایموشنز دونوں ہوتے ہیں نا
اور سچ بتاؤ کبھی کبھی ڈرامہ دیکھ کر انسان کو زندگی کی اچھی باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہے جیسے رشتوں کی اہمیت ہے صبر پریوار کا پیار کچھ چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں ان میں سے
ہاں بالکل سحی کہہ رہی ہو تو سحا صی کہا تم نے اس لیے صرف اچھے ڈرامہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتے وہ دل پر اثر بھی تو چھوڑتے ہیں نا
چلو اب جلدی سے کوئی ڈرامہ بتاؤ کیونکہ میرا پرانا ڈرامہ ختم ہو گیا اور اب مجھے کوئی اچھا ڈرامہ بتاؤ جو میں میں دیکھ سکوں اور آپ کو بھی کافی اچھا لگتا ہو
اچھا ٹھیک کیا میں تم تمہ اپنی پسندیدہ ڈرامہ کی لسٹ بھیج دوں گی لیکن وارننگ ہے اگر ایک بار دیکھنے بیٹھ گئی نا تو پھر رات بھر ایپیسوڈ ختم کرنے کا من کرے گا تمہارا
ہاں ہاں یہ تو میرے ساتھ بھی ہمیشہ ہوتا ہے بس ایک ایپیسوڈ بول کے بولتی ہ پوری رات نکل جاتی ہے پر وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے اکثر ہوتا
ہاں ہاں بالکل سحی کیری ہو میں تو ہمیشہ ہی ایسے ہی کرتی ہوں اور اگلے دن پھر آنکھوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل بھی لے کر گھومو پھر لیکن اچھے ڈرامے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا
ہاں بہن یہ بھی بات ہے میں دیکھی ہوں آپ کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل کافی دکھ رہے ہے میں آپ کو بولنے بھی والی تھی پر آپ نے اب بول دیے اس کا راج کیا ہے
اس کا راز وہ تو تومہیں پتتا ہی چل گیا ہے نا ابھی کہ میں رات بھر ڈرامہ دیکھ لیتی ہوں
ابراج کی بات پتا چلے گی بہن
ابھی تو میں ڈرامہ دیکھ کر ہی اٹھی تھی ابھی تمہیں تو ڈرامہ دیکھنا ہے تو میں تمہیں لسٹ بتا دوں گی کون سے کون سے ڈرامہ ابھی نیو آئے ہیں پھر تم بھی دیکھ لینا پر میرے جیسے رات بھر مت دیکھ سنے لگ ج نا
ہاں میں بھی وہی کہہ رہی تھی کہ میں ویسا نہیں کروں گی مجھے میرے فیس سے چھڑکانی نہیں کرنی ہے ڈارک کے تو بالکل نہیں لانے ہیں آپ آپ کی جیسے
اچھا تم ابھی وہ کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھی سنو چندا
ہاں
اچھا اس کا کتنے ایپیسوڈ ہو گئے ہے تمہیں دیکھ گ
وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی آپ کو میں بھیجوں گی آپ بھی دیکھ لینا
ہاں ہاں میں نے تو وہ دیکھ لیا ہے نا پہلے ہی
اچھا دیکھ لیا آپ نے
ہاں تمہارا کون سا ایپیسوڈ چل رہا ہے اچھا اچھا ابھی اور بیس وہ اور بیس ایسوڈ تمہارے بچے ہوئے ہیں بہن
اچھا ہم تو رات میں نہیں دیکھیں گے بہن
اچھا ایک کام کرنا ہے یہ پہلے ختم کر لینا اس کے بعد میں تمہیں لسٹ بھیج دوں گی کون سی سیریلس دیکھنے ہیں
ہاں ہاں ہاں بھیجیے ویسے ہم دیکھ ت پھر
اچھا میں بول رہی تھی کہ ابھی میرا بھی ایک ایپیسوڈ بچا ہے دوسرا دیکھنے کے لیے میں ایپیسوڈ چالو کیے ہیں میں نے وہ دیکھ لوں گی پھر تمہیں وہ والا بھی بتا دوں گی ایک ہے سولجرس والا وہ دیکھ رہی تھی میں تم بھی وہی دیکھ رک لینا
سولجر والا اچھا ہے نا لڑائی والا تو نہیں ہے
نہیں نہیں نہیں بہت پیارا ہے
ہاں بھیجیے گا پھر
اس کے گانے بھی اتنے پیارے پیارے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گانا ہی گاتے رہو
ضرور بھیجنا پھر تو
ہاں ہاں اچھا چلو میں بھی رکھتی ہوں میرے بھی ایپیسوڈز بچے دیکھنے کے اللہ حافظ